ہلو جی سلام علیکم
ہیلو جی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں گھر پہ سب کیسے ہیں سب خیریت ہے
جی جی ہمارے گھر پہ بھی سب بالکل خیریت سے ہیں بس ابھی تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں موسم تو کافی سہانا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی تو سارے چھت میں بیٹھے ہوئے ہیں بس تھن ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہے ہیں اور تھوڑی چائے وائے پی رہے تھے گفتگو کر رہے تھے ادھر ادھر کے بارے میں اتنے میں ہی آپ کی کال آ گئی
ارے ارے چلیے ماشاء اللہ ارے ہم نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو اب بیٹھی تھی آرام سے بات کر رہی تھی ہم نے سوچا چلیے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سے تھوڑی گفتگو ہو جائے گی
نہیں نہیں بالکل بھی نہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کیا آپ نے ہم کو ہم تو بس یہیں بیٹھے ہوئے تھے بس یہیں گفتگو چل رہی تھی تھوڑی گھر پہ اب بارش وارش ہو رہی ہے تو کہاں ہی باہر جائیں گے اس وجہ سے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ بتائیں کیسا چل رہا ہے سب کچھ گھر میں کھانا پک گیا آپ کا
جی جی بس امی لگی ہے کھانا پکانے میں ہم بھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سوچا چلیے اب ہم آج سب سے تھوڑی پانی کی امپورٹینس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں
یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے چلیے پھر ویسے پانی تو ویسے بہت امپورٹینٹ ہے ہماری زندگی میں مطلب پانی کی اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں اگر پانی نہ رہے تو ہم بھی شاید جین مطلب جیون جی ہی نہیں پائیں گے اگر ہم پانی نہیں رہتا ہے ہمارے پاس تو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ مطلب پانی ہمارا جیون اگر چل رہا ہے تو صرف اور صرف پانی کی مدد سے اگر پانی نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے ہمارا ارتھ مطلب ہماری دنیا ہے جو وہ تو صرف پانی کی وجہ سے ہی چل رہی ہے ابھی تو دیکھیے دوسرے ملک میں پانی کی کتنی زیادہ کمیاں ہو رہی کہ وہاں کے لوگوں کو اس اس چیز کی وجہ سے کتنی ساری پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی تھیں کہ مطلب ان کے پاس پانی نہیں ہے وہ لوگ پانی نہیں پی پا رہے ہیں زیادہ وہ لوگ پانی کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے ملک میں پانی ہی نہیں ہے بالکل بھی تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کیونکہ وہ لوگ پانی برباد کرتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کو بالکل بھی برباد نہیں کرنا چاہیے ہمیں جتنا ہو سکے اس سے زیادہ سے زیادہ پانی کو بچانا چاہیے کہ ہمیں اگر کل کو ہمارے ملک میں پانی کی کمی ہوتی ہے یا پھر ہمارے ملک میں پانی کہیں سے نہیں آتا ہے تو ہمیں اس ساری چیزوں سے اتنی زیادہ تکلیفیں نہ اٹھانا پڑے اگر ہم پہلے سے ہی پانی کی بچت شروع کرتے ہیں تو آگے چل کر ہمیں انی زیادہ کٹھینائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا
ج
ویسے بھی آج کل کے لوگ تو بہت ہی زیادہ پانی کو ویسٹ کر تے ہیں ان کو برباد کرتے ہیں مطلب ندی نالے مطلب اتنے سارے باہر آج کل نل لگ گئے ہیں گھر کے باہر وہاں لوگ ویسی نل کو کھول کر چھوڑ دیتے ہیں وہاں پانی بہ رہا ہے لوگ دیکھ د رہے کوئی بند نہیں کر رہا ہے تھوڑے لوگوں کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کو پانی کی اہمیت بالکل پتا ہی نہیں ہے کہ اگر کل کو ہمارے پاس پانی نہیں رہتا ہے تو پھر ہم کیسے کریں گے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہو گیا ہے آج کل تو سرکاروں نے جگہ جگہ ندی مطلب نل ہو گئے یا پھر ان کو پانی کی مطلب ساری سویدھائیں دے کر رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو کل کو جا کر پانی کو لے کر کوئی تکلیف نہ ہو پر لوگ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی پانی بھر رہے ہیں کبھی بھی پانی برباد کر رہے ہیں بچے ایسے کھل کر چھوڑ دے رہے ہیں مطلب لوگ دیکھ کر بھی اسے اندیک کھا کر رہے ہیں تو یہ چیز اس مطلب ان لوگوں کے لیے لوس سدی بےکار ہونے والی ہے آگے چل کر وہ لوگوں کو اتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کی وجہ سے انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ پانی ہماری زندگی میں کس طرح اہم ہے اور کس طرح کی اہمیت رکھتا ہے اسی وجہ سے ہمیں اسے بچانا چاہیے نہ کہ برباد کرنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ پانی کو جتنا پھے اتنا ہو سکے ہم بچا کر رکھے وہی ہمارے لیے بہتر ہے اب آپ دیکھیے پاکستان میں ایسا ہو رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو بیچ میں بالکل بھی پانی نہیں مل پا رہا تھا اتنی جنگ چھڑی ہوئی تھی اتنی ساری چیزیں ہو رہی تھی ان کے ملک میں انہیں ساتھ ہی ساتھ پانی بھی نہیں مل پا رہا تھا وہ لوگ کیسے مطلب کیسے سروائو کر رہے ہوں گے کیسے اپنی زندگی یا ر اتنے دنوں میں جب تک انہیں ان کے ملک میں پانیہی نہیں تھا وہ تو وہی لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کتنی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ان سب چی چیزوں کی وجہ سے
جچ
اگر ہم بھی اگر ایسا کچھ کرتے ہیں کل کو اگر ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسی تکلیفیں آتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا اگر ہم آگے جا کر پانی کو برباد کرتے ہیں تو اگر ہم پانی کو مطلب بچانا سیکھتے ہیں ابھی سے وہی چیز ہمارے کل جا کر کتنی زیادہ کام آنے والی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو پانی کو بچانا چاہیے نہ کہ برباد کرنا چاہیے جب کہہ ہماری سرکار ہمیں اتنی ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے کس ساری سویدھائیں دے رہی ہیں کہ ہاں ہم پانی کو نہ برباد کریں ہم انہیں بچائیں اگر ہم بچاتے ہیں تو کل چل کل کو چل کے وہی چیز ہماری ہی کام آنے والی ہے ہماریے ہی فیور میں کام کرے گی وہ چیز اگر ہم پانی بچاتے ہیں تو اگر نہ کہ ہم برباد کریں گے تو ہمارے وہ کام آئے گی برباد کرنے سے پھر آگے چل کر ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑے گی جیسے اب دیکھیے پینے کے پانی میں ہم کہتے ہیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے وہ ہماری شریر کو مطلب ایکٹیو رکھتا ہے ہمارے شریر میں ہائڈریشن لیول بڑھاتا ہے اور اسے پینے کے لیے پینے پینا پانی برباد کرنا نہیں ہوتا ہے اسے پینا چاہیے کیونکہ وہ وہ بھی ہمارے شریر کے لیے بےحد ضروری ہے اگر ہم پانی نہیں پیئیں گے تو ہمیں بی پی کی مطلب لو بی پی ہمارا ہو جائے گا ہمارے شریر میں ہائڈریشن لیول کم ہو جائے گا اور بھی بہت ساری پریشانیاں ہوں گی ہمیں پانی کی کمی ہو جائے گی اگر ہم زیادہ سے زیادہ پانی نہیں پیتے ہیں دن میں تو اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پانی برباد کر رہے ہیں پانی پینا پانی کو برباد کر نا نہیں ہوتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اب تو ایسا کہتے ہیں کہ دن میں تو سات گلاس پانی پینا ہی چاہیے وہ پانی پینے سے ہمارا دن مطلب ہمارے شریر میں بہت اچھا پربھاؤ پڑتا ہے پانی پینے کا اسی وجہ سے ہم بھی ہمارے گھر میں کہتے ہیں سب کو کہ اچھے سے پانی پیو اچھے سے مطلب کھانا پینا کھائیں اور پانی کو برباد بالکل بھی نہ کریں تاکی ہم وہی پانی ہمارے کل چل کر کام آئے اب دیکھیے اتنی بارش ہو رہی ہے ندی نالے بھر رہے ہیں وہ گندگی پھیل رہی ہے وہی پانی اگر ہم بارش کے پانی کو سیو کر کے رکھتے ہیں مطلب آ ہمارا تو ایسا ہے ہم کیا کہتے سرکار کوئی ایسی صاف جگہ بنائے جہاں صاف پانی بھرا ہے کی وہ پانی انسان یوز بھی کر سکے کل کو جا کر جیسے ندی نالے بنے ہیں وہاں تو پہلے ہی گندگی ہے تو وہاں کا پانی کو تو کوئی استعمال کر ہی نہیں سکتا پر کوئی ایسی جگہ بنائے جیسے مطلب وہاں پانی بھرے تو انسان استعمال بھی کر سکے جیسے ہمارے کنویں ہوتے ہیں ہم کنویں کے پانی کو استعمال کرتے ہیں ویسی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی جا کر انسان استعمال کر سکے اگر پانی بھرے بھی تو پر ایسے ندی نالے کے پانی ہم گندگی والے پانی تو استعمال نہیں کر سکتے نا وہ ساری چیزیں تو کل جا کر ہمارے لیے ہی بری ہوں گی ہماری ہی شریر میں اس کی افیکٹ پڑیں گے طبیعت ہماری خراب بگڑے گی اس چیز سے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے کی ہمیں پانی کو بس بچانا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم تو چاہ چاہے تو ہم بارش کے پانی کو بھی بچا سکتے ہیں پر ہم کیسے سیو کریں گے ہم بالٹیوں میں یے سارے پانی اتنے زیادہ تو نہیں بھر سکتے تے ہے اگر کوئی جگہ ایسی رہے جو مطلب گڈھا بڑا سا بنا دے وہاں یا پھر کنویں ویں ہو گئے جہاں پانی بھرے تو ہم اس کا استعمال کر پائیں کل کو جا کر یے ساری چیزیں ہمارے لیے بہت کام آئے گی بعد میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمارا تو کہنا ہے ہمیں سے جتنا ہو سکے ہم اتنا سے اتنا پانی کو بچائیں اور بالکل بھی پانی کو ویسٹ نہ کریں بس ہمارا تو اتنا ہی کہنا ہے لوگوں سے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہم بھی یہی کہتے ہیں کی پانی کو بالکل بھی برباد نہ کرا جائے اسے زیادہ سے زیادہ بچا کر رکھیں چلیے ہمیں آپ سے اس ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو کر کے بےحد اچھا لگا اللہ حافظ
ہمیں بھی آپ سے گفتگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا اللہ حافظ